ہلو وعلیکم س وعلیکم حلکم السلام بھائی جان
ہلو
وعلیکم السلام بھائی جان ہلو وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال چال ہے کیا حال چار
ہاں سب خیریت ہے
اور بتائیے سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
کھانا پینا ہو گیا
ہاں سب کھ ہو گیا ہے
او ابھی وستست لگ رہے ہیں نا کچھ کام کر رہے ہوں گے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان کام ہی کام چلا
ہاں بھائی جان تھوڑا بھی سمے نہیں ملتا ہوگا بھائی جان کیا
ہاں ہاں اس ٹائم تو ابھی سمیں ہی نہیں مل رہ ہے
بتائی ہے نا امی لوگ ابو لوگ سب کھانا پینا ہو گیا ان لوگوں کا وہ لوگ مطلب کہ سب ٹھیک ہے سب کا سواستھ بڑھیا ہے بھائی ج ا آپ آپ کا اپنا سواستھ کے بارے میں بتائیے
ہاں سب اپنا بتائیے ہمارا بھی سب ٹریریت ہے
ہاں بھائی جان میرا بھی سب خیریت ہے بھائی جان میرے بھی امی لوگ ابو لوگ سب خیریت ہے وہ لوگ ابھی باہر گئے ہوئے ہیں تو پت نہیں کب آئیں گے لیکن وہ لوگ بھی سب ٹھیک ہے بھائی جان آ آپ کا مطلب کہ اور بتائی نہیں اس بار کہاں رہ رہا ہے گاؤں میں یا شہر میں
اس ٹائم ابھی گاؤیں میں ہی رہ رہے ہیں
او چلیے تو بھائین گاؤ اچھی بات ہے کیا مطلب موسم ٹھیک بھائی جان
ہ کافی گرمی ہے موسم کیا کافی کافی گرمی ہوا بھی کم چل رہی
اور ٹھنڈا کس چ رہا بھائی جان ٹھنڈا یہ سب چیز چل رہا ہے
ہاں ابھی تو گرمی کافی ا زیاد ہے نا
اور بارش کا کیا حال ہے بارش جیسا
نہیں بارش تو ہو ہی نہیں
بارش نہیں ہو رہیی ہاں
ادھر بارش ہو ہی نہیں رہی ابھی تو تقی گرمی ہے بہت ادھک دھوپ ہے
بارش ہو رہی تھی بیچ میں بھائی جان لیکن بارش اچانک بارش اتنی ہو گئی کہ لوگوں کو پریشانی ہو گئی اب بارش ہی نہیں ہو رہی ہے
ہاں ابھی تو بارش ہی نہیں ہو رہا ہے
اس بار کہا عید میں رہنے کا پلان ہے بھائی جان کہاں کا مطلب کہ کچھ ہے یا مطلب کہ جہاں شہر میں ہی جانا ہے یا مطلب گاؤں میں ہی رہنا ہے ادار رہا ہے بھائی جنم لو خت بار
یہ گ میر ن
ا تو اس بار بازار کا سامان گاؤں سے ہی خریدنا ہوگا نا بھائی جان
کیا
اس بار بولے ہیں بازار کا جو سامان ہوتا ہے وہ گاؤں سے ہی خریدنا ہوگا
ہاں کہ سے شہر میں تو کافی مہنگا ملتا ہے
ارے تو گاؤں میں بھی مہنگا ملتا ہے بھائی جان اور گاؤں میں تو شہر کے مقابلے تھوڑا زیادہ مہنگا بھی ملتا ہوگا بھائی جان میرے حساب سے کیونکہ گاؤں والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شہر سے ہی سامان لاتے ہیں نا سمجے اور اس کے بعد مطلب کہ جو شہر میں جو سامان ہوتا وہ تھوڑا مطلب کہ تھوڑا زیادہ لیجے گا تو تھوڑا سستا بھی دے دیتا ہے گاؤں والے تھوڑا مہنگا بھیجتے ہیں اور کچھ تھوڑا الگ سامان ہوگا تو اس کا دام اور بڑھا سکتے ہیں مہنگائی تو اور بڑھ گئی ہے ویسے چھ سمھجے بھای جان
شہر میں اس لیے مہنگائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہر مطلب سسہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہر جگہ کا صحت ہی آتا ہے نا
ہاں بھائی جن اور ایک اور بات ہوتی ہے جیسے مان لیجے کہ شہر ہے اور گاؤں ہے تو شہر میں کافی دکانیں ہوتی ہے تو شہر میں تو ہر طرح کی دکان ہوتی ہے اگر ایک لوگ سے نہیں خریدے تو مطلب کہ دوسرے دکان سے لے لیں گے اور گاؤں میں ہوتا ہے کہ کئی کم دکان ہوتی ہے وہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو ایک دکان سے نہیں ملا تو پھر آپ دوسرے دکان میں ڈھونڈنے پہ بہت کم چانس ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے ملنے کا اور بہت پرانے پرانے وہ لوگ سامان لے آتے آخ شہر سے ہلااتے ہیں تو ان پہ تھوڑا د دقت آتی ہے تو گاؤں میں سمسیا یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کیسے بھی ایک ڈیھ دکان سے لے ہی لینا ہے شہر میں اس طرح نہیں ہوتی ہے شہر میں تو لوگ اب بہت مطلب کہ آن لائن بھی منگا لیتے ہیں بہت اور جا کے بازار میں بھی لے سکتے ہیں نارمل مطلب کہ سامان دکان سے بھی لے سکتے ہیں کئی طرح کی ہوتی ہے اس لیے شہر میں تھوڑا سستا بھی دیتا ہے دکان والے لوگ نا اور بتائیے بھائی جان کیا مطلب کہ آپ کو آپ اس گاؤں سے ہی لے رہے ہیں نا
ہوں ہ نام تھا
ہوں پڑھائی لکھائی بتینا بائی جان کیسا چل رہا ہے
او امی ابو لوگ کا سب کا کیسا چل رہا ہے امی ابو لوگ کا کام یہ سب کیسا چل رہا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے
ہاں سب ٹھیک ہی چل رہے ہیں
چلیے تب تو اچھی بات ہے بھائی سب ٹھیک ہی چلنا چاہیے اور مطلب آپ کا بتائیے آ آپ کا کیسا چل رہا ہے آپ بھی مطلب کچھ ویوسائے شروع کیجیے گا کہ ابھی بس پڑھائی پہ دھیان دے رہے ہے
میں کھ سورخ کرنا
ہم بھی سوچے تھے بھائی جن کچھ ووسا شرو کرے امی ابو لوگ بول رہے کہ ابھی پڑھائی کرو ابھی چھوٹا بچہ ہے یہ ہے وہ ہے اس لیے ابھی ہم بھی نہیں کر رہے بھائی جن اب دیکھیے ہم ا کو امی ابو کو تھوڑے تھوڑے تو پوچھ رہے دیکھیے کیا ہوتا ہے ان شاء اللہ کہیں کہ دے تو ہو جائے گا اگر نہیں ہوا تو دیکھا جائے گا ویوسائے کرنے میں ارے ا ہمیں ا وہ لوگ اجازت دیں گے تب ن اگر ان کا اجازت ہو اللہ کا خیریت ہو تو ہو ہی جائے گا اور اپنا بتائیے بھائی جان مطلب کہ پڑھائی لکھائی میں کیا ہو رہا ہے مطلب کہ ابھی اچھا نہیں چل رہا ہے یا اچھا چل رہا
سب چیزیں اچھا چل رہا ہے
ا شہر ابھی جانا ہے یا نہیں ہے
نہیں ابھی سر نہیں آنی
اس بار تو عید میں کپڑے خریدنا ہوگا آپ کو مٹھائی خریدنے ہوں گے کافی بازار سے سامان خریدنے ہوں گے نا
ہاں
شال جی ہاں بوولے نا
تا ہے
ہر سال لیتے ہیں
ہاں ہر سال ہی خریدنا پڑے گا نا
او دیوالی میں کہاں رہتے
ہ
ہاں بھائی جان
ہوں
دیوالی میں کہاں رہتے ہیں دیوالی بناتے ہیں کہ نہیں ہم تو دیوالی میں اس بار کافی پٹا کے خریدنے کا سوچ رہے ہیں دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے
ہاں پٹاخے ویسے پٹ اٹا کے نہیں اڑانا چاہیے لیکن
وہاہ بھائی جان نہیں اڑانا چاہیے تو بات صحیح ہے پر پھر بھی مارکیٹ میں آتا ہے تو اڑانا پڑتا ہے
نہیں پھر بھی مطلب ہے نا کہ چھت پہ پیڑ پودے لگا کے رکھنا چاہیے
ہاں وہ تو ہوتا ہے چھت پہ کیا باہر میں بھی
مطلب چھت پہ بھی اگر چھت پہ جگہ خالی رہتا ہے تو وہاں پہ لگا اس کے نیچے نیچے بھی مطلب چھت کے نیچے بھی مطلب تھوڑی ٹھنڈی محسوس ہوتی
ا یہ تو ہے اور بتائیے اور مطلب کہ باہر لگانے سے اور اچھا ہوتا ہے باہر لگائیے گا تو مطلب کہ اور مطلب یہ اچھے سے ہوگا
ہاں ہو تو
باہر لگا دینے سے آپ کو یہ پر فائدہ ہوگا کہ مطلب کہ پورا مطلب کہ جو باہر کا چھیتر ہے وہ پورا مطلب کہ چھایا رہتی ہے نا بھائی جان انشاء اللہ اتنا ا لگتا ہے دیکھنے میں کہ کیا کہے
ہاں وہ تو ہے
ویسے آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز کا پسند ہے پودا بھائی جان
پودا فولوں کا
ک کس پھول کا ہم کو تو بھائی جان ہم تو باہر اپنے آم کا لگا ہے ناریل کا لگا ہے تلسی کا لگا ہے اس کے بعد کنل کا لگا ہے اس کے بعد امرود کا لگا ہے لیکن میرے جو گھر کے پیچھے ہے نا جہاں پیڑ پودے لگاتے ہیں ہم بتاتے ہیں وہاں کیا کیا چیز کا پیڑ ہے ایک ناریل کا ہے ایک نہیں دو ناریل کا ہے اس کے بعد دو مطلب امرود کا ہے جس میں ایک دو فرد ایک کبھی چھوٹا ہے اس کے بعد ایک لچی کا ہے ہاں اس کے بعد آم کا تو کافی ہے ایک دو تین چار آم کا ہے جس میں دو ایک چھوٹا ہی ہے زیادہ نہیں میرے اتنے بڑا ہی ہے لیکن اس میں بھی آم پڑنے لگے ہیں اس کے بعد ایک پھول کے ہے اور جو آم پڑا ہے اس میں مات دو ہی آم پڑا ہے بہت چھوٹا ابھی ماتر ڈالی اتنا ہے نہ موٹا بھی نہیں ہے ایک تلسی ہے اس کے بعد ایک پان کا پتا کا ہے اس کے بعد کیا ہے ایک مطلب کہ کوئی فول کا ہی ہے پتہ نہیں کس پھول کا ہے پھر ایک ایلو ویرا ہے اس کے بعد اور کیا ہے رکے دیکھتے ہاں ایک دو گلاب کا ہے ایک اجلا گلاب ہے بھائی جان اور ایک گل گلابی ہے وہ دونوں مطلب کہ اھی میں لگا ہوا ہے باہر سے منگ ایا گیا تھا ہاں اور اس کے بعد ہو گیا اتنا ہے ہاں بھ جن اتنا ایک کرنلکا اور ایک آمڑا کا ہے اتنا ہے ہم اپنے گھر کے پیچھے لگائے ہوئے اور سب میں سب میں مطلب آدھا سے زیادہ میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ایک دو آولہ کا بھی ہے ایک آولہ فرتا ہے ایک آولا بھی ہے سمھے
دو اولہ کا بھی ہے
ہاں ایک والا تو فرتا ہے ایک مطلب باہر ہے اور ایک اندر ہے اتنا ہے اور ادھر تھوڑا سا اور دور جائیے گا تو اس سائڈ دیوار اس اس پار نیمبو کا وہ بھی مطلب کافی فرتا ہے ابھی تو مطلب نکل بھی آا ہے چھوٹا چھوٹا چھوٹا سوٹا نہیں کافی بڑے ہو گئے جو مطلب بازار میں پیلا والا نیمبو ملتا ہے نا اتنا بڑا ہو گیا اتنا بڑا ہو گیا لیکن دقت یہ ہے کہ وہ ہرا رہتا ہے پیلا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بغل میں قدم کا ہے
قزم قفے
قدم کا ہے ایک تین تھا دو کٹ چک ہے ایک ہے ادھر بھی ہے قدم دو ہے
قدم کر دو پھر
ہاں لی ایک باہر ہے ایک آگے ہے قدم ایک پیچھے ہے قدم کا پیڑ سے کیا ہوتا ہے بھیا
کیا؟
قدم کتے
ہاں
کیا ہوتا ہے اس سے
وہ قدم کا پیڑ جو ہوتا ہے نا کہ وہ اس پہ پھول لاتے ہیں اس کے اسے کھایا بھی جاتا ہے پاک جاتا ہے تو بہت لوگ کھاتے بھی ہیں
ا ہاں ہے یہاں پہ ایک سامنے ہے تین تھا دقت یہ ہے میں سوچ رہا ہوں اور لگا دنے کا
ہاں اور لگا دینے سے بڑیا اچھا ہی رہے گا
اچھا دیکھتے ہیں بھائین کیا ہوتا ہے اور بتائیے سب ٹھیک ہے
ہاں سب
چلیے خدا چلیے اللہ حافظ بھائی جان بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے اللہ حافظ ان شاء اللہ اللہ حافظ کا ساستھ کو ٹھیک رکھ
انشاء اللہ اوکے بھائی یار